ہیلو
ہیلو اللہ حافظ
السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام
کیا کر رہے وہ
بس کچھ نہیں سوئی ہو تھوڑی تب پیر درد کر رہے کیا ہوا کل گر گئی تھی میں تو لگی ہے پیر کے
صحیح خم رہے ارے رات کو بھی آپ کے وہ خالا جان مجھے میسج کر رہے تھے اور آپ کبھی آیا تھا اس ٹائن تو میں وہ ہمارے بچے کو سلا کے پھر میں ایسے پانی پینے اٹھی ہوئی تھی م وہ اب تو پھر وہ میرری بھی طبیعت صحی نہیں تھی رات کو
ہاں ہاں صحیح فرما یا
ہاں تو رات کو ایسے ہی ہو رہا تھا سوئیاتا ہے پھر یہ بچے اٹھتے ہی نہیں ہے صبح تھوڑا جلدی اٹھتے انا تھا تو اٹتے ہی ہیں اسی لیے پھر تو بھیھی ن گیارہ تو ایسے ہی ب بھ ہی جاتا ہے گیارہ تو لارمل
ہاں صحی فم ہے ہمارے تو ہم تو ہو جاتے پری کیا میں یار گاؤں میں تو جلدی جلدی کھانا پکاتے ہیں نا
نہیں کھانا آانا کا تو کچھ نہیں رہتا ہے کھانا ہے ہم سوتے آاں آپ کو فون دیکھتے ہیں ایسے ہی بچے ہیں پریشان
ہاں ہاں بچوں کا تو یہی کام ہے
ہاں تو وہی ہے تو پھر ان کو بھی سلانا جلدی پڑتا نہیں تو اٹھتے ہی نہیں ہے پھر وہ
ہاں صحیح فما میں بھی کل ایکٹیوا لے کے گئی تھی شام کو تو کیا ہوا کہ ایک تو میری ایکٹیوا سلیپ ہو گئی
ہاں ہاں
وہ پیر کی کیا موچ آ گیا تھوڑا لگ گیا تو میں سو رہی تھی
ا اچھا
ہاں ڈاکٹر کے پاس گئی توھی وہ ابھی انہوں نے بولا ہے کہ سونوگرافی کروا دو تو وہ سونو گرافی کے پیسے بھی تو زیادہ ہے تو ابھی وہ کیا ہے تھوا پیسے کا تھوڑی پروابلم چل رہی ہے
نہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے کیا وہاں پہ نہیں ہوتے
نہیں نہیں وہاں پہ سونوگررافی نہیں کرتے ہمارے یہ گاؤں میں تو وہ بولتے کسسی روئی جاؤ
نہیں ہمارے سرئی وہاں سیروئی بہت دور پڑتا ہے آگے تو نہیں ہمارے تو ہے نا ہمارے شہر میں تو میں تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے نا تو میں تو خون ٹیسٹ وغیرہ سب فری میں ہی کرواتی ہو اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں کرواتی ہووں
ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہوتا ہے خون ٹیسٹی ہوتا ہے بس اور سنوگررافی کا وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہتے نا تو کیا بولتے اگر سروئی میں بھی اگر سرکاری ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں نا ہم تو بھی ایسے ہی بولتے کہ آپ وہاں جاؤ پرویٹ مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤ سونو گگرافی وہاں نہیں سونوگررافی کے تو کتنے ہو گئے ہیں ایک ہزار
ایک ہزار تو نہیں زیادہ زیادہ ہوں گے اور بھی
ہاں وہ نارمل سونو گاپی ہوتا ہے نا اس کے تو ایک ہزار ہے اور وہ اور الگ الگ آتی ہے ان کے بھی زیادہ ہیں ابیر تو وہ پیر کی نکلوانی ہے نا
یہ انگوڈیا بع کہ وہ کیا انگولی میں سوجن آ گئی ہے کیا پتا شاید فریکچر ہو گئی ہے کیا پتا
ہاں ہاں صحی فر الال ہے
ہاں تو وہول پھر میرے ممی امی سان بول رہے کہ میرے بھائی جان ابھی پاپا تو کچھ کرتے نہیں ہے بھائی جن پیسے بھیجیں گے تو وہ کروا دیں گے دو دن میں
ہاں صحی فرما رہے ہو نہیں گورنمنٹ میں بڑھیا ہے میرے تو ابھی بیچ میں بھی میرے پیٹ میں چالے ہو گئے تھے نا تو پھر میں نے ایسے تو جودھ پور سے دوائیاں لا کے کھائی لیکن اس کے بعد میں واپس ہو گئے تو یہاں ہمیں پرائیویٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی جا کے سوونوگررافی کرو ایک دن لکھتے ہیں دوسے دن نمبر آ جاتا اور جلدی آتا ہے پھر ایک دن واپس میری داڑی نکل وئی گاڑی نکلوانے کے لیے میرے نانی جان آئے ہوئے تھے نا ان کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی تو ان کے سھ ساتھ میں میرے یہاں سے چیک اپ کروانا تھا م کیا پتا سوگر وغیرہ تو نہیں ہے میرے کو
ہاں ہاں صح کم ہے
کیوں طبیعت صحی رہتی نہیں ہے میری بھی جو میں کہ سوگر وغیرہ ہو تو چیک کروا دیتی ہوں ان کے ساتھ میں میر میرا بھی ہو جائے گا ن ان کا بھی ہو جائے گا تو ان کے ساتھ میں پھر شوگر کے لیے میں نے سوچا م ڈارڈ کا کہوں گی نا تو شوگر وغیرہ سب چیک کرتے ہیں
ہاں ہاں
تو وہ ڈاڑ کا لکھوایا تو اس میں سوگر ڈی پی اور بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سب کر دیا ہوتا تو وہ ریپورٹ ایک دن کرائے تھ دوسر دن ر نکلوائی نکلوا جیں کہ اب استنی رپورٹیں کروائی دی ہے تو ڈاڑ ہی نکلوا دوں اور پرائیویٹ لیے تو کتنے پیسے بتائے مجھے
ہاں ہاں
ڈر نکلوانے کے میرے چار ہزار روپئے نکلوانے کے اور چار ہزار مسالہ اور کیب ڈالنے ہے آٹھ ہزار روپئے بتا ہے مجھے
اچھا اور یہ اگر یہ یہ بھی اپ پرائیویٹ میں کروا سوگر وغیرہ چیک تو دس بارہ ہزار کے پاس چلا جاتا ہے
تو ابھی ہمارے ہمارے نانی جان آئے گے نا ان کا پورا چیک اپ کرایا ہمے امی جان نے ان کے کیا کام کیا کرم ای سی جی وغیرہ سب کروا کے پھر بھیجا ان کو تو ان کو تھوڑی بی پی کی شکایت ہے اور میرے بھی پھر میںا ڈاٹ بھی نکلوا تھی اب میں کیپ اور وہ مسالہ بھروانا ہے وہ پرائیویٹ میں کرواؤں گی تو ابھی زیادہ سے زیادہ میرے تین ہزار میں ہو جائے گا مطلب
ہاں ہاں صحیح فرمایا
تو ایسے دھیان رکھنا چ اپن کو سویدھا مل رہی ہے تو اس کا پورا خیال رکھے نا
ہاں ہاں صحی فرمایا اگر خیال رکھیں گے تو صحیح رہے گا اور لاپرواہ کریں گے تو اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے
ابھی تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت ساری سویدھا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے گورنمنٹ ہپ ہاسپٹل میں نہیں ہے جو جانتا ہے نا جس کو جانکاری ہے اس کو تو بہت ساری سویدھا ہے جیسے ہم میں تو جاتی رہتی ہوں تو میرے کسی کبھی میں نے ایکس رے بھی ابھی میں ادے پور تھی تو- گلو کے ٹانکے آئے میری بھی پرچی نکال دی اس نے تو اس ٹائم بھی میں نے بلڈ- بلڈ ٹیسٹ کر ہے اس ٹم پھر میں نے بولا میرے گلے میں کھ پراببلم ہو گئی ہے دو مہینے ہو گئے آواز صیح نہیں آ رہی ہے- تو اس نے گنے کا ایکسرا بھی کر لیا- پھر وہاں پہ وہاں سے اس نے دوائی لکھی- دوائی تو لیتی نہیں لی لیکن چیک اپ میں سب کرواتی ہوں فری میں کرواتی رہتی ہوں-
صحیح فرمایا چیک اپ کرواتے تو پتا چل جاتا ہے-
ہاں پتاہ چل جاتا ہے نا اور میری بھی طبیعت تھوڑی زیادہ ایسیے ہی رہتی ہے آج- تو میں ایسے کرواتی رہتی ہوں- کسی کے ساتھ ہاسپٹل جاں گی تو میرا بھی کرواؤ گی اب کل گئی تھی میں ہاسپٹل- تو ان میرے گڑیا کے ساتھ میں میرے بھی اور- پرچی ساتھ نہیں کٹواتی ہوں میں کہ میرے گلے میں کیا ہو رکھا ہے- تو اس کا واپس بتانا مجھے تو پھر وہ بولے کل آنا مے آج تب اسکولوں کی بچوں کی- کلا کھل گئی ہے چھٹیاں نہیں رکھوا سکتے نا-
ہاں صیح فرمائ
تو یہی رہتا ہے-
ہ پر ہمارے یہاں پہ تو مطلب ایسا ہے کہ سردی زکام کے وغیرہ فری دوائیاں مل جاتی ہے- بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے- پر یہ سموگرافی وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ ابھی گاف چھوٹا ہے نا تو- اتنی سویدھا نہیں ہے ابھی اور لوگ کیا ہے کہ گاؤں میں اگر جاتے ہوتے نا تو- اور سرکار سویدھا دیتی ہے اگر یہاں پہ جاتے ہی نہیں ہے لوگ تو پھر- آگے سے سویدھا بھی کیوں ملے گی کیوں کہ لوگ آتے نہیں ہوتے اتنی سویدھا دیکھے بھی سرکاری ہاسپٹل میں کیا فائدہ-
صحی فرما رہے آج کل لوگ پرائیویٹ ہی دیکھتے ہیں نا-
ہاں، ارے ایسا ہی ہوا میری خوجہ میے خوجہ جان تھے نا- تو تو ان کے نا مطلب ان کی بیبی ہونے والا تھا- تو لاسٹ منتھ چل رہا تھا تو ان کے مطلب ڈاکٹر- نے جب ڈیٹ تھی نا کہ اٹھارہ تاریخ ہے اور اٹھارہ سے بیس تاریخ کے بیچ میں آپ کی کب بھی ہو سکتی ہے ڈلیوری تو- تو ان کے کچھ نہیں تھوڑا ہی درد کر رہا تھا پھر تو میں اور میرے- خچے جاانی گرپے تھے- اب میرے پاس تو ابھی ممی تو باہر گئی تو وہ پیسے تو ممی کے پاس رہتے ہیں نا میرے پاس تو بالکل پیسے نہیں اور- اور ایسا ہو گیا ممی کہیں نہیں جاتے تھے اور اس- ممی گئے ممی کہیں نہیں جاتی تھی پھر کہ ابھی وہ کب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے- وہ میں نے بولا کہ ممی چلے جاؤ جانا ضروری ہے تو ممی گئے ممی- تب تو ممی شام کو آنے والے بھی تھھی اور کیا ہو گیا کہ- د ت کے مطلب وہ میرے کھچہ جان کے ہے نا- لیبر پین نارملی چالو ہو گیا تو ان کو تو وامٹ ہونے لگ- گئی اور میں تو ڈر گئی اور م- تب ہمارے جو مطلب میرے جو بڑے ابو جان وغیرہ تھے نا تو وہ بھی وہ- کیا وہ کسی کی کوئی آف ہو گیا تھا نا تو وہاں سب گئے تھے میرے امی جان وغیرہ- تو کوئی نہیں تھا تو پھر کیا کرتی میں میں اور می- خوجہ چند گاؤں میں ہاسپٹل میں گئے تو وہ بھی- پھر انہوں نے بولا کہ سونوگررافی کروا سیروئی ابھی سیروئی جانے- جتنے بھی تو پیسے ہونے چاہیے اور ارجنٹ میں ہمارے کیسا ہو گیا- ہمارے نا
پھر جانا پھر یہاں سے سروئی جانا کتنا دور پڑتا ہے-
ہاں اور ہمارے ایک دن پہلے ہی ہمارے ریچارج ختم ہو گیا میرے- پاس تو فون بھی نہیں اور ممی فون لے کے گئے اور کھاتا جان کے ریچارج ختم ہوں گے آپ فون کر کے میرے میرے مے میرے خجہ جان کے شوہر کے پاس بھی پیسے مانگے تو کیا ہی مانگے ایسا ہو گیا ہ پھر ہم گام میں گئے تو انہوں نے بولا کہ سونوگررافی کروا ابھی سونو گرافی کروائے تو صح سوگررافی کروانے جانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا ہمارے پاس اور سرم کا ہے اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس نا پڑوس میں جو رہتے ہیں نا ایک د ان کے پاس سے پیسے لیے ہم گئے تو مجھے تو اتنا نالج ہی نہیں کیونکہ میں ایسے کام میں کبھی ہے ہی نہیں اور ان کی تو طبیعت ہی خراب تو میرے کیا ہے کہ میرے میرے نانی چاند کا گھر پاس میں پڑتا ہے تو میرے نانی سے جان اور میرری مامی جان وغیرہ آئے ان کی سونوگرافی کروائے اور چیک اپ کروایا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ یہ چوبیس گھنٹے میں ہو سکتی ہے ا بیبی آپ کے تو پھر میں تو میں تو ڈر ان کی تو حالت ایک دم ناجک ہو گئی میرے خجہ جان کی تو کیونکہ اس ٹائم پہ تو ا ایسا کچھ ہو ہی جاتا ہے نا
ہاں پھر امی جان پھر بعد میں آئے ہوں گے آپ
ہاں پھر میں نے مامی جان کے فون سے امی جان کو فون کیا ایسے نہیں بوللا کی ہوں کہ بیبی ہونے والا ہے وغیرہ کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں ان کے بھی بی پی کا ہے نا
اور ایسا ہے کہ میرے امی جان کے ایسے سب وہ معاملے میں آئے ہوئے ہیں نا تو ان کو ڈر لگتا ہے کسی اور کی بھی ڈلیوری ہوتی نا تو ڈر جاتے مطلب ی ایسا ہوتا ہے ان کو تو پ وہ آئے اور اچھا ہوا ان کے آنے کے بعد ہی ڈلیوری ہو گئی تھی
اچھا چلو ٹھیک ہے اور گپتگو کریں گے اللہ حافظ
جی ٹھیک ہے